وعلیکم السل ححمدہ الحمد اللہ سب ٹھیک تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں آ سوچا کہ کسی ایسے ٹاپک پر بات کرے جو ہر انسان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے
بالکل میرے خیال سے پرینٹس یعنی والدین سے بہتر ٹاپک کوئی اور نہیں ہو ہو سکتا
سو پرسنٹ صحیح کہا پیرنٹس اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ان کے بنا زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل ہے
بالکل جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب ہمیں چلنا بولنا کھانا سب کچھ وہی سکھاتے ہیں ہمارے لیے کتنے کتنی سیکریفائسیز کرتے ہیں لیکن اکثر ہم ان کی قدر دیر سے سمجھتے ہیں
سچ ہے بچپن میں جب ہم بیمار ہوتے تھے امی رات بھر جاگتی تھی اور ابو صبح کام پر بھی چلے جاتے تھے وہ اپنی تھکان بھول کر صرف ہماری فکر کرتے تھے
ہاں یار جب میں چھوٹا تھا اور مجھے بخار ہوتا تھا تو میری امی پوری رات میرے پاس بیٹھی رہتی تھی خود نہیں سوتی تھی بس میری طبیعت دیکھتی رہتی تھی
سچ میں بچپن میں جب ہم بیوار ہوتے تھے اب میں رات بات جاگتی تھی اور ابو وہ چاہے کتنی بھی مشکل میں ہو کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیتے تھے وہ خود کم خرچ کرتے ہیں لیکن ہماری ضرورت پہلے پوری کا تھی
بالکل کبھی کبھی ہم صرف ان کی ڈانٹ دیکھتے ہیں لیکن رٹارٹ کے پیچھے ان کی محبت ہوتی ہے
ہوں صی کہا والدین جب ہمیں منع کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو وہ ہمیں روکنے کے لیے نہیں بلک صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے
آج کل کے بچے اکثر سوچتے ہیں کہ پیرنٹس اولڈ فیشنڈ ہیں اور انہیں کچھ نہیں پتہ لیکن اصل میں ان کے تجربے ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں
بالکل ایکسپیرئنس کی کوئی ایج نہیں ہوتی پیرنٹس نے زندگی کے بہت اتر چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں اسی لیے ان کی بات سننی چاہیے
حمزہ تمہارے حساب سے سب سے بڑی سیکریفائز پیرنٹس کی کیا ہوتی ہے
میرے حساب سے سب سے بڑی سیکریفائس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشیاں قربان کر کے بچوں کے سپنے پورے کرتے ہیں کبھی اپنے لیے نہیں کپڑے لاتے لیتے لیکن بچوں کے اچھے کو اچھے پھول بیچتے ہیں
بالکل اور جب ہم سکسیزفل ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی بھی ان کو ہی ہوتی ہے
ہاں اگر ہم اگزام میں اچھے مارکس لاتے ہیں جااب لگتی ہے تو ڈنس کی آنکھوں میں جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں سے کمپیئر نہیں ہوتا سکتی ہے
لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ سکسیزفل ہونے کے بعد پیرنٹس کو ٹائم دینا بھول جاتا ہے
یہی سب سے بڑی غلطی ہے پیسے دوبارہ کمایا جا سکتے ہیں لیکن پیرنٹس کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا
بالکل کبھی کبھی صرف دس منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لینا بھی ان کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے
اور صرف بات ہی نہیں، ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے اگر امی کچن میں کام کر رہی ہے تو ان کے ہاتھ بتانے چاہیے ہاتھ بٹانا چاہیے ابو تھکے ہوئے گھر آئے تو ان کے ساتھ عزت سے بات کرنی چاہیے
عزت بہت ضروری ہے ہمارے دین میں بھی والدین کی عزت کا بہت بڑا مقام ہے
بالکل اللہ تعالی نے قران میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے
اور پروفٹ محمد صلی اللہ علل وسلم نے بھی والدین کی خدمت کو بہت بڑی عبادت بتایا ہے
ہاں اسی لئے ہمیں کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے
حمزہ تمہاری امی کی کون سی باتوںیں سب سے اچھی لگتی ہے
مجھے ان کی دعا سب سے اچھی لگتی ہے جب بھی میں گھر سے باہر جاتا ہوں وہ دعا کرتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے
میرے ابو کی بات مجھے بہت پسند ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ محنت کرو نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو
واہ بہت اچھی بات ہے
تم نے نوٹس کیا ہے کہ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو پیرنٹس دورن سمجھتے آتے ہے
بالکل چاہے ہم کچھ نہ بولیں پھر بھی وہ ہمارے چہرے سے سب سمجھ لیتے
اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا دل اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دھڑکتا ہے
اور جب ہم غلطی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ماف بھی وہی کرتے ہیں
لیکن ہمیں ان کی فیلنگس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کبھی انہیں رلانا نہیں چاہیے
صحیح کہا اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوری سوری بول دینا چاہیے
آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ گھر میں ہوتے ہوئے بھی پییرنٹس کو والدین کو ٹائم نہیں دیتے
ہاں ڈنر کے وقت بھی سب فون میں بزی رہتے ہیں یہ عادت بدلنی چاہیے
روز تھوڑی دیر پیرینٹس کے ساتھ بیٹھنا ان کی باتیں سننا اور ان کا حال پوچھنا چاہیے
اگر پیرنٹس بزرگ ہو جائے تو ان کی دیکھ بھال اور بھی زیادہ محبت سے کرنی چاہیے
بالکل جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں سنبھالا ویسے ص ہی بڑھاپے میں ہمیں ان کا سہارا بننا چاہیے
پیرنٹس کا بھی بد بدلے بدلے میں نہیں مانگتے صرف عزت محبت اور تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں
اور ان کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے
بالکل پیرن کی دعا سے مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں
میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم روز ان کے لیے دعا کریں اور ان کی خوشیوں کا خیال رکھے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا
بالکل صرف ایک فرض نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے اور خوش نصیبی بھی ہے
حمزہ اگر کوئی اپنے پیرنٹس سے ناراض ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے
میرے خیال سے آرام سے بات کرنی چاہیے غصے میں فیصلہ نہیں لینا چاہیے ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہے لیکن رشتوں کو ٹٹانے دینا نہیں چاہیے
بالکل حمزہ اور اگر والدین کی کسی بات سے برا لگے تو بھی ان سے ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے
بالکل ریسپیکٹ کبھی کم نہیں ہونی چاہیے
میں مانتا ہوں کہ دنیا کے سب سے سیف پلیس پیرنٹس ہمارے والدین کی دعا اور ان کی محبت ہوتی ہے
اور دنیا کی سب سے بڑی کامیابی صرف اچھی جاب یا پیسے نہیں بلکہ اپنے پیرنٹس کو خوش رکھنا چی ہے
بہت خوبصورت بات کہی تم نے
چلو آج سے ایک پرامس کرتے ہیں
ہاں حمزا بھائی کون سا پرامس
روز اپنے پیرنٹس کا حال پوچھیں گے ان کی مدد کرے گی ان کی ب ان کی عزت کرے گی اور ان کے لیے دو کریں گے
اور ان شاء اللہ اور کبھی ان کا دل نہیں دکھائیں گے
بالکل کیونکہ پیرنٹس کی مسکراہٹ ہی ہماری اصلی دولت ہے
اور ان کی دعا ہی ہماری سب سے بڑی طاقت
اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کریں کرنے کی توفیق دے ہمیش کیت اورم بردادی کرنے والا بنائے
امین اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ ہاں وہ ان کی قدر کرے اور جن کے والدین ا دنیا میں نہیں رہے علا ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے
پالمی
بہت اچھی ڈسکشن رہی مجھے لگتا ہے ہر ہر اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے
بالکل پیرنٹس سے پڑھ کر اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا
اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار اور ان کی دعا کا حقدار بنائے
آمین چلو پھر اللہ حافظ
اللہ حافظ